وعلیکم السلام اور کیا حال ہے سب بڑھیا
جی بالکل بڑھیا صاحب اب ٹھیک ہے اچھے سے ہے
بالکل بالکل اللہ کا شکر سب خیریت
اوکے
اور امید کرتے ہیں آپ کے ہم میں بس کچھ نہیں میں بیٹھا تھا ابھی
اچھا بیٹھی تھے ابھی تو آپ کو پتا ہے میں سوچ رہی تھی نا کہ مجھے ایک بات بولنے کی آپ کو ایک مشورہ لینا تھا آ سے میں سوچ رہی تھی کہ میں آج سے جم جوائن کروں تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں
جی جی بالکل بالکل صحیح مطلب آپ کا خیال ہے یہ جم جوائن کرنا چاہیے ضرورڑی نہیں ہے جم اگر آپ گے
کیا مجھے پتا تھا آپ کا کیا آپ یہ فزیکل فٹنس کا بہت خیال رکھتے ہو تو مجھے نہیں پتا ہے نا اس کے بارے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو ایکچولی مجھے تھوڑی ج سے میں ابیز لگ رہی ہوں تھوڑی سی تو اسی کے لیے میں جم جانا چاہتی ہیں تو آپ مجھے کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی انفارمیشن
بالکل بالکل ہم بتا سکتے ہیں جتنا ہمیں بتائے اتنا ہم بتا دیں گے آپ کو دیکھے جم دیکھیے جی میں نے مطلب میں بتاؤں گا کہ جسمی صحت جو ہے نا وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر اگر انسان صحت مند ہو تو وہ اپنی پڑھائی نوکری اور روزمرہ کے کام بہتر طریقے سے مطلب کر سکتا ہے
صحی کہا آپ نے
ہے نا صحت اچھی ہو تو انسان خوش رہتا ہے اور اس میں زیادہ طاقت اور ہمت ہوتی ہے
صحیح کہا آپ نے
آج کل کے مطلب مصروف زندگی میں بہت سے لوگ اپنی صحت پر دھیان نہیں دیتے ہیں گھنٹوں تک گھنٹوں تک موبائل چلان چلائیں گے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے اور مطلب حرکت کرتے ہیں دیکھیے ہمارے ہماراری فٹنس مطلب جس سے ہمارے فٹنس کو نقصان پہنچتا ہے
جی جی اور کہتے ہیں نا کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں رہتا ہے ہے نا تو جی تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ اگر انسان صحت مطلب فٹ رہے گا تو اس سے انسان کی یہ جو باڈی ہے یہ بھی فٹ رہتی ہے اور مائنڈ بھی فٹ رہتا ہے
جی بالکل اس لیے ہمیں روزانہ نا تھوڑی دیر ایکسرسائز کرنا ضروری ہے یہ مطلب فزیکل فٹنس کے لے نا روزانہ مطلب کم سے کم تیس منٹ چلنا دوڑنا یا سائیکلنگ کرنا فائدے مند ہوتا ہے
بالکل بالکل
کچھ لوگ تو مطلب جم جاتے ہیں جیسے کہ آپ بول کہ مجھے میں جم جانا چاہتی ہوں تو مطلب جم جانا جم بھی جا سکتے ہو لیکن جبک کچھ لوگ مطلب گھر پر بھی ایکسرسائز کرتے ہیں جم آپ کہیں پہ بھی مطلب ایکسرسائز کر سکتے ہو آپ جم میں کہرو گھر پہ کہرو کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کو اچھا لگے ضروری بات تو یہ ہے کہ ضروری بات تو یہ ہے کہ ہر روز تھوڑا بہت مطلب جسمی مشق کی جائے
صحیح کہا آپ نے
دیکھیے کیونک کیونک صحت مند رہنے کی
جی تو کیاآپ مجھے بتا سکتے ہیں مطلب مجھے کچھ فائدے بتائیے آپ یا اگر میں نے کچھ فائ بھی سنے تھے اس کے کیا آپ کوپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ا
جی بالکل دیکھیے
بیماریوں سے بچتے ہیں جیسے کہ دل شوگر بی پی موٹاپا کا خطرہ کم ہوتا ہے اس سے
جی بالکل دیکھیے میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ مطلب سب کچھ مکس میں بتاؤں گا دیکھیے صحت مند مطلب اگر جم کرو گے آپ ایکسرسائز کرو گے تو آپ صحت مند رہو گے صحت مند رہنے کے لیے صرف ایکسرسائز ہی کافی نہیں ہے بلکہ اچھھی غذا بھی ضروری ہے ہمیں تازہ پھل سبزیاں دودھ دال اور پروٹین والی چیزیں
بالکل بالکل جس سے ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے جیسے نزلہ بخار یہ جلدی نہیں ہوتا ہے اس سے
جی بالکل دیکھیے اور فاسٹ فوڈ کو فاسٹ فوڈ اور زیادہ میٹھا اور یا آئلی چیزوں کو کم کا کم استعمال کرنا چاہیے دیکھیے آپ فاسٹ فوڈ میں کیا ہوتا ہے جو فاسٹ فوڈ ہوتا ہے اس میں آئل زیادہ ہوتا ہے آئل سے ہمارے اندر کیلریز بڑھتی ہیں تو اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے ہمارے اندر چرب پتا ہوتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک کے چانس بڑی ساری بیماریوں کے چانس پیدا ہوتے ہیں
جی صحیح
تو ہمیں کیا ہے کہ فس فوڈ کو اوائڈ کرنا چاہیے جتنا ہو سکے اتنا اور فاسٹ فوڈ کیا فاسٹ فوڈ کیا ہوتا ہے وہ مطلب ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں وہ کئی دنوں کا بنا ہوتا ہے جیسے دو دن کا ایک دن کا تو اس میں جو ہوتے ہیں وہ بیکٹری بیکٹیریل پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہیں تو ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں
بالکل بالکل تو میرا بھی خیال تھا کہ ایک در صحیح سی جو نید ہے نیند اچھی آتی ہے اور رات کو سکون کی نیند مل آتی ہے دن بھر تھکم نہیں ہوتی ہے انرجی زیادہ ہوتا ہے اور جو یہ جو زیادہ آج کل کی جو پروابلم ہے یہ جو ڈپریشن تمام نوجوانوں میں ہے مجھے لگتا ہے ایکسرسائز سے ہیپی ہارمونس نکلتے ہیں ڈریشن کم ہوتا ہے اور ہڈیا بھی مضبو بت ہوتی ہیں جس کو انگلش میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے اس کو آسٹو پورسز کا خطرہ کم ہوتا ہے جی
بالکل دیکھیے مطلب ایکسرسائز تو انسان کے لیے ضروری ہے ساتھ میں مطلب یہ کیا بولتے ہیں کھانا بھی مطلب اچھا کھانا ا مطلب جیسے میں نے آپ کو بولا تازہ پھل سبزیاں دودھ وغیرہ ایکسٹرا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی پینا بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے
جی جی صحیح کہا آپ نے اور میں نے ایک چیز آپ کو بتاؤ میں نے سنا کہ فٹ لوگ زیادہ جیتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے
بالکل بالکل پھر لوگ مطلب اگر آپ ا سو سال جیؤ گے اگر آپ فٹ رہو گے تو آپ ایک سو دس سال جی سکتے ہو
بالکل بالکل
باقی تو اللہ کے مطلب اللہ کو پتاہ ہے کہ ہمیں کتنا جینا ہے کیا ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے
بالکل اور جب انسان فٹ رہتا ہے تو انسان کے یہ جو تھکے بنا ہی کام ہوتا ہے ہے نا اور گھر ڈاکٹر کی پاس بھی کم جانا پڑتا ہے کمر درد اور جھکاؤ یہ سب ختم ہوتا ہے
بالکل دیکھیے میں آپ کے سے پانی کے بارے میں بات کر رہا تھا تو پانی مطلب پانی پینا بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے روزانہ کافی پانی پانی پینا مطلب پانی پینے سے بدن تندرست رہتا ہے اور کہئی دیکھیے پانی سے کئی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے
بالکل
اور ان سب کے ساتھ پانی کھانا ایکسرسائز اس کے ساتھ ساتھ نیند لینا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ سب ہے پوری نیند
بالکل بالکل
صحت مند انسان کو روز لگ بھگ سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند لینا چا لینی چاہیے لگ بھگ سات سے آٹھ گھنٹے کی د باقی فزیکل فٹنس مطلب اس فزیکل فٹنس کا اثر صرف بدن پر نہیں بلکہ کے دماغ پر بھی پڑتا ہے
بالکل بالکل
جو ایککسرسائز کر
اور مجھے لگتا ہے ہمیں روز تیس یا پچیس تیس پینتیس منٹ ہمیں نا واک دور جم ڈانسپورٹ وپورٹ یہ سب کر لینی چاہیے اور ہمیں صحت مند کھانا چاہیے جیسے سبزی پھل دودھ انڈے ڈرائی فروٹس اور ہمیں جنک فوڈ بالکل کم کرنی ہے اور زیادہ پانی جیسے سر کیا ہم نے کہا کہ پانی زیادہ پینے ہے مجھے لگتا ہے روز آٹھ سے دس گلاس پانی پینی چاہیے ہمیں
بالکل بالل
اور نیند بھی پوری کرنی چاہیے سات آٹھ گھنٹے کی نیند کرنی چاہیے
جی جی دیکھیے کیونکہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان میں اسٹریس اور ٹینشن کم ہوتی ہے ان کا دماغ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور وہ اپنے کام پر اچھی طرح سے دھیان دے پاتے ہیں
بالکل صحیح کہا اپ نے
میں نے یہ چیز مطلب دیکھی ہے جس دن اگر میں لیٹ اٹھتا ہوں مطلب جس دن میں لیٹ اٹھوں گا شام کو یہاں لیٹ سووں گا صبح مطلب جلدی اٹھوں گا میں نیند کم لوں گا دن بھر میں آلس میں ڈوبا ہے تو مجھے کام کرنے کا بالکل بھی ماننے کا مجھے مطلب کسی چیز میں ماننے کا تو صرف نہیں کرنے میں من کرتا ہے تھا اس دن اس لیے فزیکل فٹنیس ایکسرسائز وغیرہ یہ سب کچھ اور نیند سب کچھ مطلب ایک صحت مند انسان کے لیے ضروری ہے
بہت ضروری بہت ضروری بالکل
بچوں اور نوجوانوں کو موبائل اور ویڈیو ز گیمس کے بجائے اگر آؤٹ ڈور گیم جیسے کرکٹ فٹ بال بیڈمنٹن یا کبڈی میں بھی کھیلنے چاہیے
بالکل بالکل آپ نے باقی میں سچ اچ بات کر رہی جیسے کہ میں نے آپ کو بولا مجھے ابھی موٹا پاپ محسوس ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ بنا فٹنس کی یہ نقصانات ہے بنا فٹنس کے جیسے اور بھی نقصانات ہوتے بہت سارے نوجوانوں میں میں نے جو دیکھے ہیں شوگر دل کا دوہرا کمر درد سستی غصہ نیند کانانا جلدی تھک جانا آج کل موبائل کی وجہ سے بچے بہت سست ہو گئے ہیں کیونکہ وہ تو ا ایکسرسائز کچھ نہیں کرتے نہ کھیلتے ہیں نہ بولتے ہیں بس
جی بالکل دیکھیے کھیلنے سے ان کے کئی سارے فائدے تو ان کی فٹنیس بھی بہتر ہوتی ہے اور وہ ٹیم ورک کی عادت بھی بنتی ہے اور تو ان سب ایک اسرسائز وغیرہ ان سب کے ساتھ میں ہمیں بے مطلب برے ایڈیشن برے عادتوں سے دور رہنا چاہیے ایڈ یہ آتےیں صحت کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اور کئی بڑی بیماریوں کا مطلب خطرہ بن سکتی ہیں
جی جی بالکل تو ماشاء اللہ میں آپ کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی آپ کا جو سوچ ہے واقعی میں
جی جی ایک ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا آپ کو دیکھیے ایکسرسائز وغیرہ یہ سب تو ٹھیک ہے انسان کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو نا سال میں کم سے کم ایک بار اپنا ہیلتھ چیک اپ بھی کروانا چاہیے اگر کسی بیماری کا جلدی پت چل جائے تو اس کا علاج بھی آسانی سے ہو سکتا ہے ہے نا تو اس لیے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے ہمیں سال میں کم سے کم ایک بار ہیلتھ چیک اپ بھی کروانا چاہیے ایکسرسائز وغیرہ کے ساتھ
بالکل بالکل چیک اپ کروانا چاہیے کیونکہ صحت تو سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعامت ہے اگر ہم اپنی بڑی نعمت کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کس پھر کیا فائدہ ہے ہماری ہمارا جینا جو زندگی ہماری تو کیا
ایکسرسائز کر
جی جی بالکل تھینک یو سو مچ تو آج سے جو آپ نے پوائنٹس بولے تو یہ میں دماغ میں رکھوں گی اپنے واقعی میں بہت اچھے پوائنٹس بول تو مجھے اور بھی جو شوق ہے جم جانے کا اب تو اور زیادہ ہو گیا تھینک یو تھینک یو تو چلیے میں نکلتی ہوں جم کے لیے اوکے ابھی ٹائم ہو رہا ہے میرا اوکے اوکے اللہ حافظ
خدا حافظ